سلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃہ اللہ
کیا حال ہے آپکے
شکر اللہ کا آپ بتائیں آپ ٹھیک ہو
جی شکر اللہ کا میں بھی ٹھک آپ سنایں آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے آپ بتاے آپ کے یہاں پہ سب ٹھیک
جی بالکل ہمارے یہاں بھی یہ سبھی ٹھیک ہے اور چائے وغیرہ پی دیا آپ نے
نہیں چائے تو میں نے نہیں پی ابھی آپ نے پی چائے
نہیں میں نے بھی چائے وغیرہ پی نہیں ابھی میں سوچ رہا تھا پچ باہر سے کھانا وغیرہ منگوا دووں
میرا بھی ارادہ ہو گیا تھا کہ میں باہر سے کچھ وغیرہ باہر سے کچھ کھانے کے لیے منگوا لوں کیونکہ آج کل تو آپ کو معلوم ہوگا آج کل آج کل تو گھر گھر ہی پہنچ جاتی ہے چیزیں باہر سے منگواتے ہیں پھر گھر ہی پہنچتی ہمیں چیزیں جلد ہی
جی بالکل بالکل سہولیت تو بہت آ گئی ہے آج کل
اگر دیکھا جائے تو آج کل کہ لوگ کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ باہر سے منگواتے ہیں چیزیں پھر گھر پہ کھاتے گھر کی چیزیں زیادہ کھاتے نہیں ہیں آج آپ کو کیا لگتا ہے آ یہ اچھی بات ہے باہر کی چیزیں زیادہ کھانا اور گھر کی چیزیں کم کھانا یا پھر گھر کی چیزیں زیادہ استعمال نہیں کرتے آج کل
میرے حساب سے دیکھا جائے جو گھر میں بنا ہوا کھانا رہتا ہے وہ بہتر رہتا ہے کیونکہ یہ ہمیں صحت مند اور صاف ستھرا غذا بہت زیادہ رہتا ہے ہماری صاف صفائی رہتی ہے جو ہم کھانا پکاتے ہیں وہ صاف رہتا اور ہمارے لیے ہماری صحت کے لیے بھی اچھا رہتا ہے اور گھر کا جو کھانا رہتا ہے وہ تازہ انگریڈینٹس سے تیار رہتا کیا جاتا ہے اور اور اس میں جو نمک وغیرہ یا چینی تیل وغیرہ کی مقدار ہوتی ہے وہ زیادہ نہیں ڈالی جاتی کیونکہ جو دیکھا جائے جو باہر سے ہم اگر دیکھا جائے تو چائے وغیرہ پیتے ہیں تو اس میں چینی وغیرہ بہت رہتی ہے تی ہے یا کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں جس میں تیل کا استعمال ہوتا ہے تو باہر کے کھانے میں تیل بھی بہت ہوتا ہے جو ہماری صحت کے لیے مضر رہتا ہے اور لیکن یہ بھی ہے کہ اگر ہم کبھی کبھی باہر کا کھانا کھا لیتے ہیں لیکن روزانہ تو اس کی عادت بنانی نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ہمارے جسم کے لیے اور ہماری صحت کے لیے ناساز رہتا ہے تو کبھی کبھی یہ کھانا یہ چل جاتا ہے کہن روزانہ اس استعمال اس کے صحت کے نقصان دیتا ہے
میرے خیال سے ہمیں باہر کی وہ چیزیں کھانی چاہیے کہ جو ہمارے لیے مفید ہو جس یں زیادہ نقصانات نہ ہو
جی بالکل بالکل پھل وغیرہ ہم کھا سکتے ہیں سیب وغیرہ ہوتا ہے کیلا وغیرہ ہوتی ہے تو وہ ہم کھا سکتے کیونکہ وہ ہماری صحت کے لیے اچھا رہتا ہے لیکن دیکھا جائے جیسے میں ابھی سوچ رہا تھا کہ میں باہر سے کچھ منگوا لوں کھانے کے لیے چؤومن وغیرہ رہتا ہے تو وہ سب چیزیں ہماری صحت کو خراب کرتی ہی کر تی ہے اور ہمارے میں موٹاپا بھی آ جاتا ہے اس کی وجہ سے
صحیح بات ہے
اور
آپ کو باہر کی کھانے میں باہر کی جو کھانے کی چیزیں ہیں آپ کو اس میں کیا کیا زیادہ پسند ہے
اگر دیکھا جائے باہر کی کھانے کی چیزیں تو میں زیادہ جو تیل میں بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب وہ چیزیں مجھے پسند رہتی ہے جیسے آلو کے سموسے وغیرہ ہو گئے اور دوستری چاری چیزیں جیسے جو مچھلی وغیرہ رہتی ہے باہر ٹرائی وغیرہ کی جاتی ہے وہ وہ سب مجھے پسند ہے یہی چاؤمین وغیرہ کھاتے ہیں زیادہ تر تو میں باہر کی چیزیں کھاتا نہیں ہوں کبھی کبھار ہو جاتا ہے من ہمارا کرتا ہے کہ باہر سے کچھ منگوا لوں تو تھوڑا ہمارا جو م مزا جیپ کا وہ تھوڑا مختلف کھانا چاہے
بالکل صحیح بات ہے مجھے لگتا ہے آج کل جو باہر کی چیزیں جو کھاتے ہیں زیادہ تر تو اب یہ عام بچوں میں ہو گیا بچے زیادہ باہر کی چیزیں ہی کھانا پسند کرتے اور گھر کی چیزیں کھانا وہ زیادہ پسند کرتے نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے ان کو ہم کیسے روک سکتے ہیں
تو ان کو ہم ایسے روک سکتے ہیں کیونکہ اگر بچوں کی بات کی جائے تو وہ اپنے ماں باپ سے ہی بولتے ت کہہ ہمارے لیے باہر سے ایسا کچھ لانا یا کوئی چیز لانا ہمارے لیے تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو اگر وہ کبھی کبھار وہ چیزیں ان کے لیے لا بھی دے لیکن روزانہ ان کو اس کی عادت نہ کرے ان کو گھر کے کھانے کی عادت کرے تاکہ بچے جو ہے ان کی صحت جو کیونکہ دیکھا جائے جو باہر کی چیزیں ہیں وہ گلیز رہتی ہیں تو اس سے بچوں کی صحت پہ زیادہ اثر پڑتا ہے تو ان کو چاہیے کہ ان کو گھر کے کھانا ذ گھر کا کھانا یا وہ چیزیں جو باہر سے وہ منگوانا چاہتے ہیں وہی گھر میں ہی بنائے اور کم مقدار میں اس میں تیل وغیرہ استعمال کرے تاکہ ان کی صحت کے لیے وہ زیادہ ہانیکارک نہ ہو
جی صحیح بات بولی ہے آپ نے
جی جالکل اور بتائیے آپ کی کیا من پسند چیزیں ہیں جو آپ باہر سے کھانا پسند کرتے ہیں
میں اگر دیکھوں تو مجھے جو باہر کی چیزیں جو پسند ہے جیسے کہ آج زیادہ موموز کھاتا ہے وہ مجھے باہر کے اگر کھ دیکھوں گا میں باہر اگر میں کب جاؤں گا پھر باہر کی چیزیں کچھاؤںا تو پھر میں زیادہ مومو کھاتا ہوں کیونکہ وہ مجھے پسند ہے اس میں مزہ بھی آتا ہے
لیکن میرے خیال سے ہمیں زیادہ مقدار میں کھانا چاہیے ہمیں زیادہ نہیںھا باہر کسی سے کھانی چاہیے جیسے کہ آپ نے کہا کہ باہر کی چیزیں کھانے سے ہماری صحت پہ برا اثر پڑتا ہے اور جو ہمیں گھر پہ چیزیں بنتی ہیں وہ کافی زیادہ صاف و شفاف ہوتی ہے اس میں کوئی ملاوٹ وغیرہ نہیں ہوتی باہر کی چیزوں میں کافی زیادہ ملاوٹ ہو گئی ہے لیکن اب ہم ہو گئے ہمیں عادت ہو چکی ہے باہر کی چیزیں کھانے کا میرے خیال سے ہمیں کافی زیادہ حد رکھنی چاہیے باہر کی چیزیں کھانے میں تاکہ ہماری صحت پہ اثر نہ پڑے
جی بالکل بالکل اگر ہم دیکھیں تو جو آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان میں بیماریاں پائی جا رہی ہیں تو میرے حساب سے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ باہر کے کھانا زیادہ کھاتے ہیں گھر کے بچائےے کیونہ گھر میں جو کھانا پکتا ہے ان کے یہاں تو وہ بولتے ہیں اس میں مجھے مزہ نہیں آ رہا تو میرے لیے آپ باہر سے کچھ منگوا دیجیے مومو منگوا دیجیے یا کچھ اور منگوا دیجیے جس سے ان کی صحتیں خراب ہو رہی ہیں
جی صحیح بات ہے
آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں کیا باہر کا کھانا ان کی صحتوں کا واجہ بن سکتا ہے
ہاں بالکل مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارے آس پڑوس میں ایک بچہ رہتا تھا
وہ تو اب خیر یہاں سے چلے گئے وہ کہیں اور گئے اب رہنے پچھلے سال کی بات ہے وہ جو چھوٹا وہ ائی تھنک وہ میرے خیال سے ہوتا دس بارہ سال کا تھا وہ تو اس کو بچپن سے ہو گئی تھی عادت اس کے اس کے جو والدین تھے وہ اس کو گھر کا کھانا گھر پہ جو کھانا بناتے تھے وہ سادہ کھانا بناتے تھے گھر پہ گھر پہ وہ چٹپٹا مسالے والا کھانا وہ زیادہ نہیں بناتے تھے تو آپ کو پتا ہوگا بچوں کو تو زیادہ چٹپٹا کھانا پسند آتا ہے تو اس کو ہو گئی تھی عادت وہ ماں باپ سے بولتا تھا والدین سے کہتا تھا کہ مجھے باہر کی چیزیں منگاؤ وہ یہ تو باہر کی چیزیں پھر زیادہ ہی زیادہ کھانے لگا ایک ٹائم ایسا ہے ایک وقت ایسا ہے کہ وہ اب باہر گھر کی چیزیں کھانا اس نے بند کیا کہ وہ جو بھی کھاتا تھا باہر سے کچھ کھاتا تھا جیسے کہ ہم باہر کی چیزوں میں بات کریں جو آپ نے کہا باہر سے ہم کچھ اگر ہم بریانی وغیرہ بھی کھائیں گے یا پھر جو باہر کے جو بھی چاول بنا کے ہوتے تھے یا باقی جو بھی میں نے کہا مومو وغیرہ اس کے علاوہ جو بھی ہم جنک فوڈ جس کو ہم کہیں گے باہر سے بسکٹ لیز یہ سب چیز چیزیں وہ یہ کھانے لگا تو کچھ ایک دو مہینوں بعد وہ کافی زیادہ بیمار ہونے لگا تو اس کو جب اسپتال لیا گیا اس کو ڈاکٹر نے دیکھا اس کا علاج وغیرہ جب کیا گیا تو یہ پتا چلا کہ اس کو جو اندر سے
جسمانی قوت تھی وہ کافی زیادہ کم ہو گئی تھی جس کو ہم کہتے اس کو فوڈ پوائزننگ جیسے ہوئی تھی کیونکہ وہ جو بھی گھر کی چیزیں اس نے کھانا بند کیا تھا اور زیادہ سے زیادہ باہر کی چیزیں کھاتا تھا اس کو اندر سے معدے میں کافی زیادہ نقصانات نقصان نقصانات اس کو زیادہ پہنچے تھے اس کے بعد وہ میرے خیال سے وہ تو پھر ایک مہینے یا ڈیڑھ مہینے ہسپتال میں ہی رہا لیکن اس کو سب سے بڑی وجہ جو ڈاکٹر نے بتائی ہے یہ کہ اس کو جو بھی یہ اس کو نقصانات پہنچے تھے اس کی صحت کو نقصانات پہنچے تھے اس کو باہر کی کھانے زیادہ زیادہ باہر کا کھانے کی وجہ سے ہو گئی تھی ایسی کوئی تکلیف اس کو پہنچی تھی اس کو باہر کا کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی اس کے بعد ایسا کچھ ہوا کہ اس کے گھر والوں نے پھر کیا کام وہاں پہ جو باقی ہمارے اس یہ جو ہو گیا تھا یہ معاملہ تب اس کے بعد جو ہمارے محلے میں باقی جو بچے تھے ان کو اس سے ایک سبق ملا کہ ہمیں باہر کی چیزیں زیادہ نہیں کھانی چاہیے ہمیں گھر پہ جو چیزیں ہماری بنتی ہے وہ زیادہ فائدہ فائدے مند ہے ہمارے لیے ہماری صحت کے لیے کافی زیادہ فائدے مند ہے ہمیں وہ چیزیں کھانی چاہیے میرے خیال سے اس کو کو پھر لگ گئے دو مہینے ڈھائی مہینے ٹھیک ہونے میں اس کے بعد سے پھر اس اس کے والدین یہاں سے چلے گئے تو خیر
پتا نہیں ابھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے یا پھر انہیں کیا ہوگا باہر کا کھانا بن یا پھر نہیں کیا ہوگا لیکن اس وجہ سے یہاں کےہ جو آس پاس کے جتنے بھی چھوٹے بچے تھے یا پھر جتنے بھی والدین تھے یہاں پر جو رہتے ہیں ہمارے یہاں سے انہوں نے پھر اس سے یہ سبق لیا کہ ہمیں اپنے بچوں کو یا پھر خود بھی ہمیں باہر چیزیں نہیں کھانی چاہیے
بالکل بالکل میرے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا بچپن میں تو میں بہت زیادہ باہر کی چیزیں کھاتا تھا جیسے بسکٹ لیس وغیرہ کھاتا تھا تو میرے نا گلے میں کچھ جنہیں ٹونسلز ہم کہتے ہیں ؤنسلس ہو گئے تھے تو پھر جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو ان نے بولا کہ آپ دوائی وغیرہ کھا لو اور تین مہینے تک آپ باہر کا کچھ بھی نہیں کھانا کیونکہ اگر آپ کچھ بھی باہر کا پھر سے کھانا شروع کر دیں گے تو آپ کو بہت دقت ہو سکتی ہے تو آپ کو پھر وہ سرجری کے ذریعے سے نکالنے پڑیں گے ٹونسس وغیرہ تو میں بہت ڈر گیا تھا اس کو تو پھر میں نے تین مہینوں تک پرہیز کیا تھا باہر کے کچھ کھانے وغیرہ سے پھر وہ خود ہی ٹھیک ہو گیا دوائی سے ہی میں دوائی وغیرہ کھاتا تھا پھر وہ اس سے خود ہی ٹھیک ہو گیا تو ہم ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائےیں کہ باہر کی چیزیں زیادہ ہمارے لیے مفید نہیں رہتی ہے تو ہم ا گھر کا کھانا پسند کرے اس میں چاہے مزہ ہو یا نہ ہو کیونکہ وہ ہمارے صحت کے لئے بہتر رہتا ہے باہر کی چیزوں میں مزہ تو تو ہوتا ہی ہے لیکن ان میں مصالحے زیادہ رہتے ہیں جو ہمارے صحت کے لیے صحیح نہیں رہتے
جی آپ کی اس باتن کا سہمت ہوں بڑا اچھا لگا آپ سے اس متعلق بات کر کے
جی بالکل بالکل م مجھے بھی آپ سے بات کر کر اچھا لگا چلیے اپنا دھیان رکھیے گا اللہ حافظ
خدا حافظ